بہت بہت دنوں کے بعد ہم آج بات کر رہے ہیں مجھے بہت یاد آ رہی ہے آپ کی آواز کی
ہاں مجھے بھی اشا ٹھیک ہے
ہاں ایبذو ٹھیک ہے
ہاں ایوا بھی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
تھر ڈی ٹین ہاں شکر اللہ کا
ہاں بولا ہے امبنی مجھے بولا آج کے بعد
نہیں آ مجھے مجھے پتا ہے کیا پکایا ہے آج آلو اور اور ٹھیک ہو
اور میں اپنی عزت ہی کر دوں گی
اچھا میں اب ڈریس کی بات کروں گی مجھے ڈریس دینا
ہاں کوئی بات
ہاں اب میں وہی وہی بات ہے کیا کروں گی آپ کے سب بچہ کچھ نہیں یہاں پہ میں نے ای اس نہیں وہ یہاں پہ ہے کیا نام ہے اس کا یہ ہے نا جہانگیر یہ نا لال جو گھنی کھن جو نیا پل بنا نا وہاں پہ ادھر ہی وہ شاپ ایک ہے آپ نے دیکھی وہ اس کے پاس میں نے دیکھی تھی چھو ٹے چھوٹے فرن ٹائپ کے فرن نا چھوٹے بچوں کے فیرن اس میں قراب وہ نر تھے اور نیچے سے پہنا نہ یہ
ہوں ہاں ہلو بات کرو ہلو کہاں گئی رے تو
ہمیں فون کیا میں نے اس کو بولا یہ کتنے یہ کتنے میں ہے اچھا جی جناب پتہ ہے وہ کتنے میں بول رہا ہے ٹوئنٹی تری ہنڈریڈ میں نے سوچا میں نے سوچا خطر شی فائیو ہنڈریڈ میں اس سے اچھا سنائی تھی
ورنہ کیا کوئی کا سوٹ لاؤ پھر اس میں پیچ ویچ لگاؤ ہزار میں تیار ہو جائے گا
اب لائیں گے ہم ان کو سیم سیم کپڑے
رہتا الگ پوچھوں سن پوچھ ج کوی ج کوی جی ایک جم تک بولا ہمیں
جیسے آپ اسکول میں ہو
اس میں یہ نا ہاں
مجھے لگتا جیسے آپ کسی اسکول میں ہو ویسا ہی شور اٹھایا ہے نہیں
بہت بٹ میرے ہسبینڈ کو کرنا ہے نا اپنے فادر کے ساتھ اب کام اسکو باپ آ رہا ہے اب دکان پہ
اچھا ٹھیک جیجو کومت پانی وانی رکھ دکان پہ
نہیں نہیں سورت خزانہ ہے نا وہ آ رہا ہے ڈری کی گودام پہ
سچی سے
ہاں اگر شاپنگ کرنی ہوگی بھابھی وابی کو اس کو مہوار گنتر کن لانا ہوگا
ادھر ہی جو آپ کے گھر کے پاس ہی ہے
ہاں ہاں آنٹی کو مت کپڑے لانے ہوں گے میں آؤں گی ساتھ
ہاں لوف اس کے پاس اچھے تھے یہ شرٹس
ہاں سو آؤ اس کو آنا ہے ایک دو دن میں یہی پہ ہمارے گھر میں ڈیڈی کو جانا ہے عمر کی شاپ پہ نہیں میں کو ابھی یہ شوق ھی ختم ہو گئے ہے بہن
ہاں صحیح میں عمر بھائی کہاں جائے گا
وہ پاٹنر بیٹھے گا اب آپ کے ساتھ
عمر بھیا ادھر ہی شاپ پہ ہی کہ اس شاپ پہ بیٹھے گا
نہیں وہ کٹھے
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
باپ بیٹے اکٹھے بیٹھے گے وہ دیا نا انہوں نے رینٹ پہ
اچھا ٹھیک ہے مجھے بولو یہ عامر کیا کر رہا ہے
پتا اس کو کتنی دینی ہے رینٹ ٹو لاکھ ایٹی تھاؤزینڈ
مائی گوڈ تسی گریٹ نہیں وہ اس کا اچھا کام چل چلتا ہے نا اچھا خاصا چلتا ہے اس کا کام بھی سورت خزانہ
بولا اے بہت ہی زیادہ ہاں اس کو ہو گئی تھی نا گالی کھنا پرابلم اس کو کرفیو ہو گیا
ہاں ہاں ہاں مجھے پتا ہے وہاں پر پولیس ولیس آئی تھی پھر
ہاں میرے بچے صرف جائیں گے پکنک جائیں گے
بھائی جانا تھا ہمیں کہیں ذرا نکالو ٹائم میں بھی اس
اب میرے ہسبینڈ کریں گے نا نیکسٹ سنڈے سے چھٹی ہم جائیں گے پھر کریں آپ بھی اپنے ہسبینڈ کو بولو گاڑی نکالو دیدی بھی نکالے گی ایک
ہاں مزہ مزہ آئگا
جائیں گے لیکن یہ ہر ون ور ون پہلگام وہلگام نہیں
نہیں اتنا نہیں سفر اور آپ اس
ایک سالن آپ بنانا ایک سفا ایک سالن صفا کدل والے بنائیں گے اور چاول کوئی بھی بنائے گا اور ہم چائے لیں گے
ویسے انسان کو مزہ آتا ہے
ہاں اکٹھے جانے میں مزہ آتا انکل گیا تھا نا کل کھیر بھوانی
سچ میں
اس کو یہاں پہ شادی شدہ لوگ کال کے میرے پاپا گئے تھے نا کل سمرن کے ہاں سسرال
اچھا اچھا ٹھیک ہاں ہاں
وہ نہیں گیا تھا کانگن وہ گیا تھا تلمل
دیکھا
ورنہ کیا
وہ وہ مزہ لیتا ہے بہت
پولیس اسٹیشن سر یہ بولتا ہے پولے اسٹیشن خود تو اس نے وہاں کے ڈنڈے خود تو اس نے وہاں کے
وہ آئی تھی نا اس کی وائف آئی تھی نا ادھر وہ کیا کر وہ اوور کرتی ہے کچھ مجھے بہت غصہ آیا اس کا وہ اوور کر رہی ہے نگ میں ہاں بولتی ہے اب آتا ہے اس لہجے میں بولا بولا کہ اب آتا ہے پھر ادھر میں نے بولا ہاں کیوں نہیں آئے گا بیٹی جو ہے آپ دیتا ہے پیسے میں نے بولا ہاں پھر کیا مجھے کوئی آتا ہے دینے کے لیے پیسے
بولتے ہیں پھر ہمیں بولتے سیدھے ایسے عمر عامر ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا ہمیں عمر صاحب عامر صاحب بولنا
چھ نمبر بولتی یا پھر دو سری بولتی ایسا پھر میں نے پھر بولا چلو اب اس کی بیٹی کی باری ہے نا اب دیکھتے ہیں اس ٹائم کیا ہو
یہ ہوتا ہے
وہ سمجھتی ہے کہ مجھے میری بیٹی بہت یہ ہے مجھے بولا اس نے بولا وہ بولتی ہے نا پھر اس کے سامنے نہیں کیا کرو کوئی بھی بات چاہے میری بری بات ہو اچھی بات ہو نہیں کیا کرنا اس نے بولچ نا ایسے بولا کہ پھر تھوڑی بولا میں نے بولا ماما کو ایسا امپاسبل ہے اور اگر ہے پوس سبل وہ بولے گی نا دیدی کا میں وہ کر لوں گی ایکسپٹ مگر بسمہ کا میں ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ نہیں کروں گی وہ میری برائی کرے گی اس کے سامنے پھر تھڑ بولا کہ ایسے اس کا ہے نا وہ لہجائی ایک لہجہ ہی ویسا بولا کہ یہ آپ تھے آقب کے نکاح پہ میری بات میں نے بولا کیوں کرے گی وہ میری بات کیوں مجھے نا ک نہیں ہے چہرے پہ میں نے بولا پھر ماما کو میں نے بولا یہ اٹھاتی اس کو اصل میں برداشت نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے اچ چھے سے ہے
ہوں
پھر بولا یہ زائم آیا تھا بولا ایس سے زائم گڑا آیا تھا ایسے اس کو ہے نا خود کے بولے گا روہیل صاح بویو
ہاں
اس کو ہے نا یہی مہک جان ہماری ہے وہ پچری پچری پکری کیاتانی ہاں
کرتی ہیں زیادہ ہی رکھ رہے
اس کو زیادہ ہی ہے کچھ وہ اوور کرتی ہے پھر مجھے ویسا انس سان بھی نہیں پسند ہے مجھے گندی گندا لگتا ہے وس کا انسان جو ہو گا انسان وہی جو دل میں ہوگا وہ چہرے پہ بھی ہونا چاہیے ہے کہ نہیں
ہاں
میں نے بولا وہ ہم آپس میں بہنے ہیں کیا ہے ہم کیوں کریں گے ایک دوسرے کی بولے ہیں کیوں میں بولوں گی آپ کو لڑائی ہے مجھے لڑے کیوں کس لیے بولنا ہے
ہمیں ان کے ساتھ آپ کو اللہ کی قسم پتا ہے ہمیں ان کے ساتھ کا ہائے ہیلو ہے
مج مجھے ہے میں میں نے اس کے ساتھ کب چھوڑا جب اس کے ہسبینڈ نے مجھے یہاں پہ بولا نا تمہارے ہفتے میں ہاں سات
ہلو
میرا پاپا ہوتا وہ مجھے ہاں ہلو ہلو میں نے اس کو بولا کہ اگر میرے ہوں میں نے بولا اس کو اگر میرے پاپا ہوتے وہ شاید یہ بات نہیں کرتے اس پہ وہ اٹھ گیا میرے بھائی کو بولتا اس کو رہنا ہے پتی کے سے اس کو نہیں ڈائیورس چاہیے میں نے بولا میں کس بیس پہ لوں گی ڈائیورس ہے نے میرے پاپا ریٹائرمنٹ اس کا آ تا ہے مجھے پینشن تو میں لوں گی ڈائیورس لیکن لوں گی کس بیس پہ میں نہیں اس سے بات وات کرتی ہوں ور
ورنہ
بچے ہیں
اصل میں ہمیں پیرنٹس ہوتا ہے نا ان کے ان کے
ہاں وہی ہے نا مسئلہ اصل وہی ہوتا ہے ہاں وہی ہوتا ہے وہ لیکن بہت مطلب اس کا حال بہت برا ہوگا وہ منہ سے کرتی ہے نا ایسے بت اگر آپ دیکھو گی نا پرسوں اس کی تریش کیا تھی تم ہنسو گی
ہاں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا آپ نے لائی نا آپ ہم نے جو ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی آئی وہ بھی ٹھیک تھی وہ بھی تھی جب اس نے لائی نا اوپر سے وہ آ گئی تے میں نے سوچا رخسان اس حال میں ہے مجھے کہاں پتا ہے تو بھی یہاں پہ میں تیرے لیے بھی لاتی سوچا اس سے یہ ہوگی پھر بھی بڑھیا والی یہ تھے میں نے جب پینا ممی بول رہی ہے یہ کیا ہے یہ شرآب ہے تم لوگ کس چیز کو کٹ نکالتے ہو کیا بنایا ہے
اس نے وہ آئی دوپٹے کے نیچے رکھا وہ لوٹا میں نے سوچا پتا نہیں کیا ہوگا تو میں بول رہی ہوں رام رام ہم اس سے اچھا پھینکتے ہیں مجھے بولتی رانی وہ ہے یہ ہے خود کے بچوں کو زیادہ لاکب چڑھاتی ہیں
ہاں بہت زیادہ
اور وہ بھی ہمارا انکل بھی بہت زیادہ لاکب چڑھا تے باقیوں کے بچے نہیں ہیں
ہاں
آپ تھی نا پریگننٹ
ہاں
چلو اللہ حافظ بعد میں بولوں گی وہ
اللہ حاف ٹھیک ہے بھائی